ہلو ہیلو وعلیکم السلام کیسے ہو وہ
سب خیریت ہے آپ بتائیے آپ کیسیے ہیں
اللہ کا شکریہ اور کیا کر رہی تھی
بس کچھ نہیں اور ابو ابمی جانا ٹھیک ہے آپ کے فرتہوں ہلو ا
ہاں جی جی جی بولیے
نہیںی ہاں ٹھیک ہے آپ بس بیٹھی تھی بس بیٹھی تھی تو سوچا آپ کو فون ملا لوں کچھ گفتگو کر لوں آپ سے
ج
وہ کچھ آپ سے صلاح مشورہ بھی کر لوں
ٹھیک بالکل ٹھیک کیا آپ نے جی جی دیکھو وقت تو سارا دن پتا ہی نہیں چلتا کہاں بیت جاتا ہے
لڈ وہی ہے نا بت کی پابندی ہم کیسے لگائے ایسے وقت کو ہم نا مینج کریں وہ بڑا ہی آج کے دور میں بڑا ہی مشکل ہو گیا
جی پر یہ تو ہے پر دیکھو آپ ہی دنیا میں ہر چیز دوبارہ مل سکتی ہے لیکن جو وقت ہے نا وہ ہم دوبارہ سے حاصل نہیں کر سکتے اور دیکھو گزرا ہوا وقت تو کبھی واپس تو لوٹتا نہیں
وہی ہے نا جو وقت کی ایک پابندی ہے نا وہی وہی کامیابی کی ایک بنیاد ہے اگر ہم وقت کی پابندی کریں گے وقت کو اپنے طریقے سے چلائیں گے اس کو پورا مینج کر کے رکھیں گے نا تو ہم تبھی اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں ہے نا کیونکہ ہر کام جو بھی ہم جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کا کیا کرنا چاہیے اس کو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سب کے ساتھ بیٹھ کے منصوبہ کرنا چاہیے نا بندے کے ساتھ کرنا چاہیے اگر ہم سب کے ساتھ منصوبہ کرے گے ان سے صلاح لیں گے کیسے ہمیں کیا کرنا ہے نا
جی آپی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے دیکھو جو لوگ ا ٹھیک جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ اپنے کیا ہے وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت تیز رفتار سے گزرتا جا رہا ہے
وہی ہے نا ہمیں وہی ہے نا کہ اس بور میں ہمیں محنت کرنی ہے ہے نا اچھا انتظام کرنا ہے ہر چیز کا اگر ہم ہر چیز کا انتظام کر کے رکھیں گے نا تو وہ ہمارے لیے ہی شکر ہوگا ہمارے لیے ہی اچھا رہے گا نا ذمہ داری سے ہر کام کو کرنا ہے نا
فرمایا آپ جی جی دیکھو اللہ کی دین ہے جو وقت اور اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ہمارے لیے بہت بہ پر پریشانی ہو جائے گی تو کیا ہے کہ ہمیں وقت کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے
وہی ہے نا ہمیں اپنی جو بھی ہماری ہے ہمیں اپنی ترجت جو بھی ہمارے یہاں ترجحت جو بھی یہ طے کرنا ہے کہ وقت تو زیادہ نہیں کرنا ہے ہمیں کہاں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے فرصت کے سمے ہمیں کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے اپنے آپ کو کوئی موقع دینا ہے کہ تاکہ ہمارا جو مقصد ہے ہم اس میں کامیاب ہو جائے نا
جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے دیکھو ا دھن دولت تو دوبارہ سے کمائی جا سکتی ہے اگر پیسہ ہے کھو جائے تو دوبارہ سے ہمیں مل جائے گا محنت کریں گے لیکن جو وقت ہے نا اگر وہ نکل گیا ہاتھ سے تو وہ دوبارہ مل نہیں پائے گا ہمیں
بالکل صحیح فرمایا آپ نے
تو یے کہا جاتا ہے کی جو وقت ہے نا وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی مانا جاتا ہے
وہی ہے نا اور وہی ہے جو شخص وقت کی پابندی کرتا ہے نا وہی زندگی میں کامیابی پاتا ہے کیونکی وقت ایک صحی استعمال روشن مستقبل کی بنیاد ہے نا اگر وق
جی جی
صحی اس وہی ہمارے ایک روشن روشن ہمارا ہم کیا سکتے نا ہمارا روشن مستقبل کی بنیاد ہے وہی اچھا ہمارے لیے وہی ہماری بنیاد ہے
جی آپ جی جی دیکھو آج کے سمے میں بچے جو ہیں اپنا سمے کو فون میں یا فیر ٹی وی میں برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے جیون میں جو کھیلنے والی کھیلیں ہیں ان سب چیزوں کی اور ان کا بالکل بھی دھیان نہیں ہے
وہی ہے نا آج کل وہی بات ہے کی بچوں کو نا اپنا وقت مینیج کرنا چاہیے نا اور ان کو سب سے پہلے یے سوکھا سکھانا ہے ہمیے کی ان کو جو کام کرنا ہے نا وہ ان کو آج ہی کرنا ہے آج کا کام ان کو کل پر نہیں چھڑنا ہے
جی جی یے تو بالکل ٹھیک ہے آپ نے دنیا میں جو زیادہ تر لوگ ہیں نا اپنے وقت کو بہت اچھا استعمال کرتے ہیں
ہاں میرا تو ماننا یے ہے کی انسان کے ہاں انسان کے ہر لمحے قیمتی ہے اسے بیکار باتوں میں ضائع نہ کرے
جی بالکل جی بالکل دیکھو جی ہمیں اللہ نے جو وقت دیا ہے اس کو ہم اچ چھے کام کر کے اپنا سمے کو نکال لیں موبائل فون یا فیر آ آلس کر کے ان سمے کو برباد مت کریں
جی جی
جو لوگ جو لوگ ایسا کرتے ہیں جی جی جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ مقصد سے پیچھے رہ جاتے ہیں
بالکل بالکل وہی ہے نا وقت کی پابندی لگانا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے ہے نا یے اس سے کیا ہوگا کی ہمارا جو تنظیم ہے وہ بھی ٹھیک رہے گا ہمیں ذمہ داری کا پتا چلے گا نا
جی جی بالکل ٹھیک کہا
اور وہی ہے نا انوشاسن کا پندہ چلے گا کی پابندے وقت پر کیسا ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے نا کیونکی میرا تو منا یے ہے کی مناظم زندگی سکون اور کامیابی بھی دیتی ہے اگر ہم سمے کو پورا ہم اس پے روک لگائیں گے اس کا پربندھ کریں گے تو وہی ہمیں کامیابی دے گی
جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا آپ نے دیکھو اگر ہر ناگرک ایسا کرے گا تو جو ہمارا سماج ہے وہ انوشاسن میں رہنا سیکھ جائے گا
جی صحیح فرمایا آپ نے
رو ہر کام کو سمے پہ کرتے ہیں جیسے ہم اسکول میں جانا ہے تو ٹائم پہ جاتے ہیں دفتر میں بھی ٹائم پہ جاتے ہیں تو کیا ہے کہ ہم اور بھی کئی کام ہے جو ہم ٹائم پہ نہیں کر پاتے اور وقت تو نکلتا جاتا ہے پھر
وہی ہے نا وقت ایسا ہمارے پاس پیلیم ہے یا ایسی ہمارے پاس وہ چیز ہے کہ مطلب وکت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہے نا اس کہ ہمیں قدر کرنی چاہیے اس کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے اس پر جا کر ہمیں فرصت میں نہیں بیٹنا چاہیے کچھ اپنا مقصد بناؤ ذمہ داری
جی جی جی بالکل دیکھو آج کے سمے میں جو بچوں نے فون کے ساتھ اپنا سمے بر بات کرنا شروع کر کر دہا ہے نا وہ بھی ایک سمے اپنا برباد کرنے کا سب سے بڑا کارن بن گیا ہے
ی ایسے اچھا ہے تم اپنی لگن سے کام کرو نا محنت کرو اپنے آپ کو فرصت مت رکھو سستی نہ بٹھاؤ تو یہ اپنے آپ ہی سب صحیح ہو جاتا ہے جب ہم اس کا ایک اچھے سے انتظام کر دیتے ہیں نا تو ہمارا سمے بھی اسی حساب سے چلنا پڑتا ہے اور ہمارا جو مستقبل ہے وہ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے
جی آپ دیکھو اپنا جیون میں زندگی میں وہی لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں جو اپنے سمے کی قدر کرتے ہیں
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے ترقی ان لوگوں کو ملے گی اللہ بھی انہیں کو بر قت دے گا جو وقت کی قدر کریں گے
جی بالکل ٹھیک کہا دیکھو منزل بھی منزل تک بھی وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں اپنے وقت کو برباد ہونے سے بچاتے ہیں اچھے کام کر کے اپنے وقت وہ کیا ہے کہ گزارتے ہیں وہ لوگ کیا ہے ہمیشہ
جی محترمہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے یہی ہے جو لمے ہم گزر جائیں گے وہ ہم اس کو نا واپس نہیں لا سکتے ہے نا جو وقت گزر جائے گا وہ بھی ہم واپس نہیں لا سکتے ہیں تو اس سے اچھا یہی ہے ہم اس پہ پابندی لگا دیں ہے نا اس کا اچھا سا انتظام کر تیں محنت کریں نا اور اللہ سے شکریہ کریں کہ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہمارا
بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے دیکھو جیسے ہم اب اس اس وقت ہم اپنا کئی بار بچپن بھی یاد کرتے ہیں تو ہمارا بچپن تو بہت بہت ہی اچھا تھا دیکھو اب جو بچپن چلا گیا وہ دوبارہ تو واپس نہیں ملنے والا
نہیں نہیں
تو کیا ہے کہ ہم تو سب کو یہی کہتے ہیں کہ اپنے وقت کو برباد مت کرو اچھے سے اچھا کام کر کے اپنے وقت کو بتاؤ تاکہ کہ آپ اپنی منزل تک پہنچ سکو
دار ہم بالکل بالکل بھی ہے نا کوئی بھی کامیاب بھی بنا رکھتا ہے اور وقت کا نا
جی
وقت کا اہتمام کرتا ہے اگر وہ وقت اس کا اہتمام کرے گا اس کا اچھا کرے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ کرے نا
جی آپ بھی آپ سے بات کر کے اچھا لگا چلو خدا حافظ
جی بڑھیا بڑھیا کریں گے دوبارہ آپ سے بات اچھا لگا جی جی خدافظ